السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے بھائی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہو میرے بھائی ٹھیک ہو
ہاں جی شکر اللہ کا بھائی جان آپ بتائیں آپ کیسے ہیں جی
شکر اللہ کا بہت مست زندگی ہے اچھا نماز پڑھتے ہے سکون ملتا
بہت خوب بہت خوب جی جی کیا کر رہے ہیں ابھی آپ بائی جان
بس میں باہر بیٹھا تھا ایسے ہی مطلب موسم ٹھیک تھا آج
ہاں جی تو آج آج تو تھوڑا موسم خوشگوار ہے ٹھنڈا ٹھنڈا ہے
اچھا موسم ہے بالکل
ہاں دھپ زیادہ نہیں ہے لیکن
دھوپ دھوپ نہیں یہ بادل ہے مطلب تھوڑی سی مطلب مزہ آتا ہے ہریالی ہریالی ہے
جی جی بہت بڑھیا ہاں
ہم گاؤں میں رہتے ہیں نا یہاں پر مطلب جب بارچ ہوتی ہے تو مطلب ماحول اچھا ہوتا ہے ہرا بھرا نظر آتا ہے
بشک بی بجان میں بھی ابھی باہر ہی تھا تو ابھی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈی تھی دوپ ہی نہیں تھی لیکن وہ جو بخار بخار تو برقرار رہ ہے ابھی بھی باہر میں وہ پسینہ آ
ہاں یہ تو ہے مطلب آج کل گرمی کا سیزن ہے تو مطلب یہ مطلب گرمی تھوڑی بہت محسوس ہو رہی ہے پسیینہ تھوڑا بہت آ رہا ہے بالکل آپ بتیں اگر آپ شہروں میں رہتے ہوں گے تو پھر ایسا مزہ نہیں آتا ہے کہ جس طرح کا مزہ گاؤں میں آتا ت شہروں میں تو چاہے بارش ہو یا کچھ ہو وہاں پر تو مطلب ماحول گندا ہی ہوتا ہے گرمی بھی ہوتی ہے
جی بےشک بے شک بھائی جان بے شک بے شک تو کہیں نہ کہیں آج کل جو آپ کا آج پہ اسی اسی موضوع پہ ہم آج بات کرتے ہیں گرمی کیوں بڑھ جا رہی یہ اور یہ جو ماحول گندا ہوتا جا رہا ہے یہ اس کے مطلب آپس میں کون سا مطب وہ کنیکشن
اچھا کیا آثارتے ہیں ان دونوں میں نا بالکل بالکل
تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتاوں ہوں پہلے آج میں آپ سے ایک مطلب اسی ایک اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں
بتائیے
اگر آپ دیکھیں جو ماحول کی وہ یہی ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے ماحول کے کہ ماحول کی آلودگی اور گرمی جو بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا ابھی کبھی آپ نے سوچا چاہے کہ ہر گھر مطلب ہر سال گرمی پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے محسوس ہوتی جا رہی ہے پہلے اگر آپ دیکھیے جو لوگ تھے وہ بنا اے سی کے بنا پنکھے کے گزارا کرتے تھے لیکن آج اگر پنکھا مطلب وہ اے سی ہے وہ بھی کافی نہیں ہے انسان کی گرمی کے لیے کیونکہ اس کی سب سب سے بڑا بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ انوائمنٹل جو پولوشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پیڑوں کی کٹائی درخت ہمیں اگر آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں اور گرمی کا کم کرتے ہیں
بالکل صحیح بات فرمائیی آپ نے
جب ہم مطلب جنگل کاٹ دیتے ہیں تو ا جب ہم جنگل کاٹ دیتے ہیں
تو یہ مطلب بالکل جب ہم جنگل بالکل بالکل جب ہم جنگل کاٹتے ہیں تو مطلب یہ کاربن ڈائیکسڈ ہوتا ہے نا پیڑ یہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جب ہم پیڑ کاٹتے ہیں تو تو مطلب ہوا میں جو کاربن ڈائیکسائڈ کی مطلب وہ ہوتی ہے نا لمٹ وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر اسی اس سے گرمیاں بڑھتی ہے اسی سے بیماریاں پھیلتی ہے
جی جی
جی
تو ایک وجہ ہ ہاں آپ نے یہی بتایا کہ کی ایک مزہ ہے دوسری وجہ اگر ہم جانے جو گاڑیاں ہیں آج کل کی جو گاڑیاں ہیں فیکٹریز ہے جو ان میں سے دواں نکلتا ہے زہریلی گیسز نکلتے ہے تو ان سے جو یہ ہارم فل گیسز نکلتے ہی ہوا کو گندا کرتی ہے اور جو ہماری دھرتی ہے ہماری جو ارتھ ہے تو اس کا ٹمپریچر بڑھاتی ہے جس کی کی وجہ سے مطلب جس کو ہم گلوبل وارمنگ ہی کہتے ہیں نا جی
بالکل آپ سے بات فرمائی دیکھیے جس طرح کی مطلب ماڈرنائزیشن آیا ہے ہر اگر گھر میں دس لوگتے
ہو گئے تو دس میں سے کم از کم آٹھ یا نو کے پاس گاڑیاں کوئی جی جی بھائی جان جب وہبہ جاتے ہیں گاڑیاں جی ب شک آپ نے صحیح بات فرمال آپ جی جی
اس سے پ کا گاڑی میں سے جو اسموک نکلتا ہے اس سے مطلب بہت زیادہ پولوشن ہوتا ہے
بے شر بھائی جان جو دھواں مطلب آج کل جو بڑتا ہے بڑتا جا رہا ہے اس سے مطلب جو ہماری اوزون کی ہاں جی جو اوزون کی گیس کی پارت ہے نا وہ بدلی ہوتی جا رہی ہے بدلی ہوتی جا رہی جس کی وجہ سے ہمارا دھرتی کا جو تاپمان ہے وہ مطلب بڑھتا جا رہا ہے اور اوپر سے جو مطلب ب سورج سے وہ مطلب ہارم فل کررنی جو گرتی ہے ہمارے اوپر ہماراری دت کے اوپر تو کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں اور بھی نقصانات ہیں ہے نا ج
بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے اوزن لیئر مطلب ڈیمیج ہو رہا ہے اگر اسی طرح مطلب ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے تو آجتاب جیس یو ول لائٹ مطلب ریز اگر وہ گر جائے گی نا مطلب اگر یہ ڈیمیج زیادہ ہوگا تو وہ انسان پر پڑ جائے گی نا تو سیکن
ہاں جی تو کہیں نہ کہیں وہ بیماریوں کا بھی مطلب سبب بنتا جی جی آپ نے صحیح بات فرمائی آپ نے صحیح بات فرمائی
ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے آلودگی کو روکنا چاہیے کوڑا اور کچرا ایک جگہ رکھنا چاہیے جو ریسائیکل ہو اسے ریسائکل کر دینا چاہ چاہیے جو مطلب ریسائکل نہ ہو اسے زمین کے اندر ر جا سکتا ہے جس سے مطلب ہمارے آس پاس ہمارے آس پاس کا ماحول بھی سب صاف ستھرا رہے گا اور
جی آپ نے مطلب یہ صحیح بات فرمائی کہ ہمیں مطلب جو پلاسٹک ہے مطلب اس کوڑے مطلب اس کو ریسائکل کرنا چاہے اور جو مطلب ڈیکمپوز ہو سکتا ہے اس کو مطلب ہمیں ڈیکمپوز کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے ہمارا مطلب جو ماحلہ ہے وہ ماحول ہے وہ آلودہ ہوتا ہے تو ہمیں مطلب کیونکہ ہم پلاسٹک کا زیادہ مطلب استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم دیکھے جو پلاسٹک ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتا اگر ہم اس کو زمین کے اندر دفنا دیں اگر ہم اسے زمین اندر دفنا دے تو وہاں بھی سڑتا نہیں پانی میں پھینک دیے تو وہاں پہ بھی وہ مطلب گلتا نہیں وہیں پہ رہ جاتا ہے نا جی جو پلاسٹک اگر ہم اس کے تو جلائی ج جلا بھی دے تو جو اس سے مطلب زہریلی گیس نکلتی ہے تو جو ہوا کو آلودہ کرتی ہے وہ بھی ہوا کو آلودہ کرتی ہے نا بھائی جان
دیکھیے آپ جو ہم آج کل جاتے ہیں مطلب بازاروں میں ش شاپنگ کرنے کے لیے کچھ بھی چیز لینے کے لیے دیکھیے آپ ہم مطلب پلاسٹک کا یوز کرتے ہیں مطلب پلاسٹک کی تھیلیاں پالتھین کی تھیلیاں ہم اس میں سامان لے لے آتے ہیں گھر پھر گھر میں جب سامان ہم اوپن کرتے ہیں مطلب کھلاتے ہیں جو مطلب پلاسٹک کا بیگ پالتین کا بیگ ہو وہ ہم پھینکتے ہاں بالکل وہ پھر مطلب ایسا چیز ہے کہ جو مطلب ہر مطلب جتنی مطلب عمر لگے وہ ایسا ہی رہے گا
ہاں جی وہ مطلب سڑتا نہیں ہے وہ ہاں جی تو اگر آپ دیکھے ہاں جی تو اگر ہم دیکھیں گھر پہ ہم نہیں گھریلو کی بات گھر کی بات کریں تو جو ہماری ماں بہنیں ہیں ہم جو مطلب پالتےن ہمارے گھر پہ جو بھی گندگی ہمارے گھر پہ جمع ہوتے ہم کہیں نہ کہیں ان کو ڈسٹ میںم مطلب جمع کر کہ شام کو جاتے ہیں اور
ہمارے یہاں س نے میری بات دیکھی ہمارے یہاں تو مطلب لوگ ڈسٹ بین یوز کرتے ہیں مگر وہ ڈسٹ بین یوز کر کرتے ہیں پھر مطلب ہم مطلب گاؤں والے ہیں نا ن جیونال میں کسی ایسی جگہ مطلب رکھتے ہیں وہ کیا فائدہ ہوا
ہاں جنی تو کہیں نہ کہیں ہممییں چاہے کہ وہ اس مطلب ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور جو ایک کچرا ہے کہئی اگر ہم اپنے آنگن میں تھوڑا گڈھا وڈا کھ دے تو اسی کے اندر اسے دفنا دے
بالکل بالکل اگر ا
جو سڑنے والا لائق ہو اس کو الگ رکھے اور جو نہ سڑے اگر آپ دیکھیے تو قانون نے بھی ایک سہوولت دی ہے کہ آج کل گاڑی آتی ہے وہ کچرے کی گاڑی تو ہم ان کے حوالے کر لیکن ہم ٹچ سے مس نہیں ہوتے ہم ان کو وہ مطلب پھر بھی ہم وہی کر
ی بات فرمائے بالکل بالکل ایسا ہونا چاہیے آ کی رائے میں ایسا ہونی چاہیے جو یہ کوڑا کچرا ہے ہمیں ایک جگہ رکھنا چاہیے اور سرار کو کچھ سہولیات رکھنی چاہیے کہ کہ گاڑیاں واڑیاں آنی چاہیے وہ اپنے مطلب گاڑیوں میں لے کر کہیں دور مطلب رکھنا چاہیے جو پر ریسائکل کو اسے ریسائیکل کرنا چاہیے
جی بھائی جان بے شک
بالکل
تو ہمیں اگر ہمیں تو ہمیں چاہیے کہیں نہ کہیں ہمیں ان مطلب کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں دیکھ میں چاہیے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہم ندیوں میں جو ہے کچرا ڈالتے ہیں پانی کو مطلب پانی تو گندا ہوتا ہی ہے جس پہ انسانوں کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو مطلب اس ندی سے مطلب جو اس کا پانی استعمال کرتے ہے ایک کہیں لوگ اگر ہم دیکھیں گجر لوگ بکروا لوگ تو وہ اسی مطلب وہ گزارا کرتے ہیں جب ہم وہی پانی گندا کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی مشکلات کا سامنا کریں گے جی جی ہمارے پاس ن ہوتا تھا ہاں جی ہلےاں جیات تھ وہیتے تھ جی جی بھائی جہ دیکھنا وہاں دیکھ بھی نہیں جاتا ہاں جی جی بے شک فرمایا آپ اپنی صحیح فم ہے
ان دو سال میں ہو اگر ایسے رہے گا تو مطلب پھر تو انسان کا جینا مشکل ہوگا
ہاں جی تو آنے والی نسل ہے وہ مطلب بہت مشکلاتوں سے پھر ان کو سامنا کرنا پ پڑے گا حرآبائی جی تو آپ نے صحیح فرمایا تو جو یہ نیچ پھر جو بکروا لوگ ہیں جو بیچارے یہ پانی پیتے ہیں نہاتے ہیں اس سے مطلب اپنی ضرورت پوری کرے تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی بیماریوں سے پھر مطلب وہ جووجھنا پڑتا ہے اور اگر ہم دیکھے انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے لیکن جو اس ندیوں میں جو جانور رہتے ہیں مچھلیاں جل جی متب ہوتے تو جب ہم یہ گندگی ان میں ڈالتے ہیں تو ان کو بھی مطلب بہت سی دقت آتی ہے ان کو مطلب جو صاف آکسیجن چاہیے تو جبس جب بھی پانی میں ہم کچرا ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو گیسز ہوتے ہیں وہ گندی گیس پیدا ہوتے ہے تو جس کی وجہ سے وہ مچھلیاں بھی جوجھ کر مر جاتے ہیں
بالکل ہمیں ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے زندگی ہر انسان کی ہے جس طرح ہم جس طرح ہمیں حق ہے اپنی زندگی گزارنے کے
جی جی بھائیڈا آپ نے صحی فرمایا اپنے آس پاس مت کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے جی جیلی کے لیے بجلی فائدے مند ہو سکتا ہے جی جی تو ہمیں چاہے مطلب خود ہم خود سے ہی مطلب کام شروع کرے اور گندو کاموں سے پرہیز کرے جی بھائی جان مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا چلیے خدا حافظ خدا حافظا